جی سلموالیکم جناب کیسا آ ج نا آپ سب کرری ہےت
خرییات بھائی جان ا اللہ کاا سک رہ
ٹھیک ہے نب تو جی بڑھیا سب خہریت ہے تر بھی سب خہریت ہے تو جناب مطلب یہی ہے کہ افادیت آپ ایک بہت بڑی جو مطلب متو ہو چکا ہے نا اس کا
جیی بالکل
جی جی
افادی تھ آپ اسی کے بارے میں بول رہے ہیں نا آپ
جی بالکل بالکل جناب بالکل
پانی کے بارے میں آپ بات سننا چاہ رہے ہیں
جی جناب جی جناب جی
ہاں تو کہیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو
جی تو جناب یہ ہے کہ پران بد میں بھی ایک ساتھ ہے کہ ہمارے ہر جند چیز وہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی پانی میں ایک مائ
جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اڑ ج نا
آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
ہاں جی بولیے آواز نہیں آ رہی
جی آ رہی ہے جناب پے ک پہ ل گ کھر پہ ل د گ د پہل بومت کرے ار سونی کرد
وجے پور ٹاؤن
ہاں تو جی ہاں جی جناب میں کہہ رہا تھا کہ یعنی پانی جو ایک مائ نہیں ہے بلکہ یہ آگے حیات ہے جو جی ارے جی روح کے بکا کومن ہے مگر افسوس ہے کہ آج کی جو مصروف ترین زندگی میں جو لوگ چائے اور کولڈ ڈرک یہحت کولڈ ڈنک کی مسرت کر رہے ہیں لیکن پانی کا صحیح جو مقدار سے چشموں پوسیی نہیں کر پاتے ہے جناب اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے رپ دا بھی د رہ ٹھیک
دیکھنی ہے
جی ہاں
جی جی ب بپا کہس ت یہ وہ جی جناب ابھی آواز نہیں آ رہی
نہیں آ رہی آ رہی ہے دیکھیے میں ہ پرانے پارک س میں ارسادے کہ ہم نے ہر زندہ چی کو پانی سے پیدا کیا ہے
جی ارے نہیں ارے جی جناب جناب سلندنا
جی بولیے
جی جی جی
یعنی پانی ایک محج پانی ایک محج مائ نہیں ہے بلکہ یہ آب حیات ہے جو ہر جیو روح ہاں جو ہر جییرو کے لیے وجود کی وقت وقت کا جامن ہے مگر افسوس آج بھی وقت مصروق ترین زندگی میں لوگ چائے کافی اور
بالکل بالکل تو ہاں جی ہاں جی جناب جناب تو جی جی ٹھیک ٹھیک جناب تو اد ح
جو پانی کی صحیح مقدار پانی کی صحیح مقدار سے
چسم بہت جی جی جی جی عدہ درست فرمایا جناب آپ نے تو یہی ہے کہ آج ایک یہاں ایک نہایت افسوسناک حقیقت ہے جناب انسان کا جو جسم تب تقریباآپ کو جی ہمیں آپ کو اطلاع ہے کہ ساٹھ سے ستر فیصدی پانین منحصر ہے اور ہمارے دماغول اور جو پٹے ہیں نا وہ ان کا جو ایک بڑا حصہ ہے جی بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ پانی کے مستقل ہو ہو جاتا ہے جناب جب م آ تو س ج جی تو جب ہم آل چ میں سست وردتے تو ہمارا پورا جو جسم ہے ذہنی نظام درحت برہم ہونے لگتا ہے
جی جناب دیکھیے میں بتاؤوں آپ کو یعنی پانی پینا معمولی لت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے وجود کے توجن
بمین ستر روپ پ بو نہ کرو پہنے نکل رہی ہے پ ڈ جی جناب
دھی پانی پینا کوئی
اور پائی جان خریت سے ح صب انکار کیا متا بجے ویر تو پ نہیں ڈس تو ا پ نہیں ڈر رہ تو ڈرنا جی جناب
د یہ جو لوگ
تو جیسے تند بادات د کی طر کی ک توار
دیکے یعنی پانی پینا کوئی معمولی عادت نہیں ہے پانی پینا کوئی معمولی عادت نہیں ہے یہ ہمارے بجود کے توازن کو برقرار رکھنے کا سب سے مقصر
ہ پن
خر سےے
جی جناب ہاں جی ہاں جی جو بول رہو آپ کو جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے تو جو مطلب پانی ہمارے نگاہ انظہار کے لیے ایک روحانی مرم کی طرح کار کرتا ہے اور جگوں
ااںھا
ج جب ہم مناثر میں پیتے ہیں پانی پیتے ہیں تو ہماری آسانی سے آدمی ہوتی ہے ڈ ل سب پانی جیسے م م بکل بالکل بالکل م سر ب
جی جناب میں دور جا رہا ہوں شور سے اب ٹھیک ہے
ہاں اب اب ٹھیک ہے
جی جی بولیے بولیے ر
دیکھیے ایک راجے سموم ب میں نے میں نے طبیبوں سے سنا ہے کہ پانی جس کی صفائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے یعنی ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں پانی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے اس بار
جناب جی جی جی جی بالکل بالکل جی آب جانب ہمارے جسم میں جو روزانہ کئی طرح کے جہریلے اور حاجل مدے پیدا ہوتے رہتے ہیں جب ہم کثرت میں پانی پیتے ہیں تو ہماری کرنیاں ان زہریلے مادوں کو فلٹر کر کے کے راستے جسم سے باہر نکالنے کا جو کار ہے ان کا یہ ہوتا ہے جناب اور اسے ہم ایک راج سموم کہتے ہیں اگر ہم پانی کم پیے تو یہ جو زہر ہے وہ جسم کے اندر جمع ہو کر گردے میں پتھری کا سثبوت بن جاتا ہے
کم پانی پییں گے تو پھر وہ نقصان داک ہوتا ہے اگر زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہ ہاں اس میں بلڈ کا سرکولیشن اچھا رہتا ہے پانی
بالکل بالکل
اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
تو مطلب یہی ہے کہ جو جناب آج کل نوجوانیں نسل ضلے میں ہی موجود ہے جناب جی جی باور جی باوچی خانے میں ہاں ہاں
پانی ہماری جلد کو ہائڈریٹ رکھتا ہے یہ ہماری طچا کے خلایا کو تازگی رکھتا ہے جس سے چہرے پر چھپیاں نہیں پڑتی ہیں اور قدرتی طور پر نکھار اور زیادہ بھی پیدا ہوتی ہے پانی پڑھ کر کوئی اینٹ انجن دوا نہیں ہوتی ہے
بالکل بالکل جی جی جناب صحیح فرما رہے آپ اکثر دوپہر کے وقت لوگوں کا سہیلی اور سر درد کا گغلبہ ہونے لگتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جناب کچھ بتائیں
یہ درصل دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو درصل کموی کی پہلی علامت ہے جب جب دماغ کو پوری مقدار میں پانی نہیں ملتا ہے تو وہ توانائی کٹنے لگتی ہے جس سے توجہ مرکوز کرنا محال ہو جاتا ہے صرف ایک گلاس پانی آپ کے ذہن کو دوبارہ متعد اور بیدار کر سکتا ہے
بالکل بالکل ج
کو بتاؤں پورے ملا کے بات یہ ہے کہ پانی ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہے جتنا زیادہ پانی پیئیں گے اتنا
تو جی جناب تو آپ سے جو بات ہے کی ہے ا کی ہیں ان کے بارے میں بہت اچھا لگا
بالکل ابیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچا لگا ٹھیک خدا آپ